ہلو
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
آپ ٹھیک ہو اچھے سے
شکر اللہ کا آپ سناؤ
بس شکر اللہ کا گھر پے سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
ہاں سب اچھے سے اور کیا کر رہی ہو
کچھ نہیں بس میں بیٹھی ہ
کھانا بنایا
اور کھانا بنوائے
ج میں نے بھی بنا دیا اب ہم باہر حیا جن سائیکل چلا رہی تھی ہم باہر تھے تو یہ یہیں سے نکلی کچھ لانے کے لیے
اچھا
ہاں وہ ہی سے آئی
اب کیا لایا
اس نے چپا چپ لایا لولی پاپ لایا جوس لایا
مطلب اس کو بہت زیادہ زیادہ
اب اس کو شام کو یہاں فون نہیں کرنا یا رات کو بیٹھے یا فون نہیں کرنا شام کو
نہیں رات کو نہیں بیٹھنے دینا اس کو اس کو بھیجینا کسی کے ہاتھ
ا نہیں اب رات کو بیٹھ رات کو نہیں کرنا فون اب بیٹھے گی آج رات کو
رات کو مجھے یاد آتی ہے اب واقی دن میں رہے گی تو کوئی بات نہیں
آج بھی دن بھر وہی تھی
ہاں تھی یہی ہے جو دن میں
ہاں تو ابھی پیٹ نہیں بھرا اس کے ساتھ کھیلتی کھیلتی رات کو بیٹھنے کی نا
اچھا
ہاں
اور
بس ٹھیک آپ سناو
بس شکر اللہ کا
جب میں بڑی کو یہاں سے کرتی ہوں نا فون تب نہیں اٹھاتی ہے پھر کرتی ہے وہاں مطلب بنا وقت کے
اس کو نہیں بولنا میرے ساتھ کر رہی ہو اس نے کیا تھا ابھی فون لیکن مجھے سچ میں اسے نہیں بولا اس کا کچھ لیکن مجھے سچ میں یہ نا کالر پہن کے ابھی میں نے اس کو بولا مجھے تکلیف ہوتی ہے فون کی طرح دیکھنے سے پھر جب میں نکالوں گی تو میں یہیں سے کال کروں گی ہاں وہ بت بولے کہ اس کے سر کی س
مجھے یہ مہک بول رہی تھی میرے ساتھ بات کرو تو میں اسی کے ساتھ کال واٹسپ کال پہ تھی تو آپ نے کال کی میں نے سوچا پہلے میں آپ سے یہ دو تین کالس ختم کروں گی اس کے بعد میں دوسروں کا اٹینڈ کروں گی
اس کو کیا کرنا ریسیو
ہاں مجھے میں نے تو ریسیو کچھ بھی نہیں کیا رسیو ہی کرنا ہے کیا
مطلب یہاں سے کتنی تھی خود کی
خود کی تو میری ختم ہونے والی ہے میں نے بولا اس میں سعد خراب ہو گئی
کیوں
وہ جو پہلے میں نے عالیہ کے ساتھ کی نا اس کے ساتھ تین خراب ہو گئی
ہوں ہوں
تو پھر اس نے تو اس کو تو ہ پاگل کو پتا ہی نہیں تھا
مجھے بولا بہد وہاں من لگ گیا آپ کا
ہاں یہاں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے شفٹ کیا ہے
سچ میں
قسم سے
چلو پھر بھی اچھی بات ہے مجھے تو وہی ٹینشن تھی میں نے سوچا تھا مطلب میں گھر جاؤں گی پھر آپ تو کیا کرو گے
نہیں یہاں تو فیل ہی نہیں ہوتا بالکل بھی نہیں
کیوں کس وجہ سے مطلب کیسے
ہم دن بھر مطلب کام میں مصروف رہتے ہیں
آپ کو پتہ ہے اصل میں کیوں نہیں لگتا ہے
کیوں
مطلب ایک تو ہم نے وہاں جلدی جلدی سیٹ کیا نا سب کچھ
ہوں
مطلب ہم نے مت ایسے رکھا سب کچھ بکھرا ہوا وہ یہ وہاں سے
اور پھر بھی ہم ایک نہ ایک دن روز جھاڑو دیتے ہیں اوپر ہال کو بھی نیچے ہر ایک جگہ صاف صفائی رہتی ہے دن بھر اسی میں ایسا چلا جاتا ہے
اور
تو پھر پتا ہی نہیں چلتا ہے دن کیسے گزرتا رات کیسے ختم ہو جاتی ہے ہلو
ہلو
میں نے بولا یہاں پتا ہی نہیں چلتا ہے
وہی میں کہہ رہی ہوں نا مطلب وہاں ہم نے کیا نا جلدی جلدی سیٹ سب کچھ
ہاں
اس وجہ ہوتا
وہ دو سامان دلانا چاہیے نا
ہاں
من بھی لگنا چاہیے نا وہ ہاں لگ گیا
پتا نہیں کیسے آپ کو پتا ہے مطلب میں جب بھی گھر آتی تھا نا مطلب یہاں سے جب آپ یہی تھے
ہوں
مجھے پر بہت فیل ہو رہا تھا یہاں مطلب بہت زیادہ بہت نا بہت مطلب میں روتی تھی پھر ایک دو دن مجھے لگتا تھا لیکن آج میں گھر آئی نا
ہاں
آج صبح اٹھنا نہیں ہوا
دھیرے دھیرے عادت ہو جاتی ہے نا
نہیں ورنہ میں آئی نا مطلب اتنے مہینے بعد
ہوں
آپ کو لگا آپ کو لگا پھر میرا گھر جب میں گھر آئی
ہاں مطلب فیل ہوا مطلب یاد بھی آ رہی تھی اب دھیرے دھیرے تو عادت ہو ہی جائے گی
جب تک عادت ہو گیا ارا جب تک عادت ہو جاتی ہے پھر تب تک میں ایسے ٹائم آتا ہے آنے کا ہے ناں
ہاں اور کیا ہو پھر سے محسوس ہوتا ہے جب آپ گئی ناں ہم کر رہے تھے ناں کچن کا کام
ہوں
ہم دو بجے تک لا ہاں ڈیھ دو بجے ڈیڑھ بجے میں نکلی کچن سے ڈیڑھ بجے مجھے یاد آیا دادی کو دینی ہے واٹر بوٹل
ہوں
تو گئی میں واپس تب تک بچ گئے دو اور جب روم میں گئی واش روم گئی کپڑے وپڑے چینج کیونکہ کپڑے اتنے گندے ہو گئے تھے گیلے ہو گئے تھے ہلدی لگا کے تھی تو اب میں نے سوچا وہ چینج کر وہ چینج کرتے کرتے پھر ہم نے وہ انسیکٹ تھا جو ناں اس کو کیا کہتے ہیں ایک انسیکٹ تھا روم میں وہ کن ہے پنگ اس کو کیا کہتے ہیں
پتہ نہیں کچھ بولتے ہیں
تو پھر میں نے اس کو اٹھایا اس کو باہر پہنکا پھر جو میں پھر سے واپس بستر میں آئی آزان ہو رہی ہے میں ہنس رہی ہوں کی کیا ہوا وہی آزان ہو رہی تھی تہجد کی آزان
اچھا ہوں
تو پھر اس کے بعد لگ بھگ تین بجے سوئے
اچھا مجھے دوس ایک بولنے تھے مجھے بول ہی گیا جو میں نے پرسوں چینی کے پیسے اٹھائے ناں
ہاں
پاؤنچ میں سے مجھے اٹھانا پڑا چار ہزار
ہاں
میں دیکھ رہی ہوں وہ ساڑھے تین ہزار ہی
سچ میں
ہاں سچ میں
ٹھیک تو پانچ سو ہوتے جا
ہوں
پانچ سو اور لے جانا
ہاں اور میں نے بولا تھا نا اس ٹائم وہ ہم کریں گے جس کو کو میں لے لے جاؤں گی دو تین ہزار پھر اس کی بات ہی نہیں ہوئی
اچھا ہاں آپ کو تو بول ہی گیا خود
اوکے سر
پاپا سے بات کر
چھوڑو آپ نیکسٹ ٹائم رکے گے
اچھا ٹھیک میں نے پاپا کو ٹوائلٹ برش دو چار لاؤ کیونکہ ٹوائلیٹ برش مطلب میں روم روم سے ایک روم سے نکالوں دوسرے روم میں لے جاؤں گی تو اس نے بولا وہ خرچ خرچے سے لاؤ میں نے بولا خرچے سے کتنا اس میں تو آلریڈی کچھ کم ہے اور خرچے سے کہاں سے لاؤں گی
جی پھر
پھر اس نے بات ہی نہیں کی
اچا وہ میں کررہی تھی نیبر کال اس نے مجھے کیا تھا ناں اصل میں
کس نے
نہیں بدلے
نہیں تو اس نے نہیں کیا وہ آئی تھی فر فریدا آنٹی کہ کیا کہتے ہیں اس کو وہ آئی تھی
مجھے اس نے بھی مومن نے بھی کالز کی ہے بڑی نے بھی
انہوں نے مجھے لکھ کیا وہ کہہ رہے کہ فون کو سیونٹین ہزار لگ گئے
اوہو
تو اس کا
ٹھیک وہ آپ کر رہی ہیں ماءرہ کو فون کیونکہ پاپا کو یہ ہو رہی تھی الرجی ہوگی تھی
کیوں
ا وہ وہ تھا نا ایک وہ الا بیرٹ یاد ہے کون سی دوائی
نہ
جو ہے نا الرجی کی ہے جو واش روم میں آئی تھی وہاں
اچھا اچھا اچھا
اب مجھے اب تو ہمیں وہ اس کا کور نہیں تھا اب میں نے گوگل سے نکالا
ہ ہوں
میں ان کو اس کی فوٹو سینڈ کی بولا یہ لانے کے لیے اب اس لیے وہ مجھے فون کر رہا تھا شاید پیسے ڈالنے کے لیے
مجھے بھی کر رہا تھا پیسے ڈالو فون لانا
ٹھیک اب اس نے مائرہ کو کیا
نہیں میرے پاس ابھی ہے ہی نہیں
آج تو کسی کے پاس پیسے ہی نہیں یہا
میرے پاس بول پ میرے پاس بالکل بھی نہیں ہے
اب پیمنٹ جلدی سے آ جاتی ہے اب وہ سر کو بولنا تھا نا پیمنٹ کب آئی گی
وہ کیا کرے گا آئے گی کو
آپ کو پھر بھی بولنا تھا نا اطمینان سے ایسا آ جاتی جدی جلدی ان کو کیا ہو گیا
ہائی ہائی یو
مجھے اس میں ٹو ہنڈریڈ کچھ آیا ہے دوسرے میں
کس دو سی میں
فونا فان
اچھا
ہوں
پھر بھی ٹھیک ہے
اس کو تو میں نے ابھی اکاؤنٹ نمبر ہی نہیں دییا چلو میں آپ کو ابھی فون کرتی ہوں ٹھیک ہے
اوکے کوئی بات نہیں
اچھا